وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
شکر اللہ کا آپ ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک
ہاں سب اچھے سے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں جی سبھی ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو
یہ تو آپ خود ہی سوچو ہم انسان نہیں ہم روبوٹ ہے ہم تو جب اٹھ تے ہیں صبح کام کرنے کے لیے رات کے ایک بجے تک ہم کام کرتے رہتے ہیں
انسان کو جو فکر رہتی ہے نا پھر کچھ بھی ہو وہ کرتا ہی ہے کام
ہے نا
میں بھی سوچھ رہی تھی کہ میں صفائی کروں
اچھا یہ اس صفائی نے بھی ہمیں کھایا
میں سوچ رہی ہوں لیکن ابھی گھر بہت زیادہ ہے اب یہ ہو جائے گی نا ختم بہرات اس کے بعد میں اب کروں گی
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی بہتر رہے گا کیونکہ ایک تو اس میں ہمت بھی نہیں ہوتی اور نیند زیادہ چڑھتی ہے
بہت زیادہ بہت زیادہ ہاں
آپ کی سانس کیوں پھولی رہتی ہے
میں جھاڑو لگا رہی ہوں کہاں سانس پھول رہی ہے
لگا رہے نا میری کو کون سی سانس پھولی ہے
اصل میں میرا فون زیادہ نزدیک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ میری سانس سے بھی لگ آپ کو کہ میری سانس پھول رہی ہے
میرا فون جیسے مطلب فون کرتے ہیں کان کے پاس ہوتا ہے اور مائک ہوتی ہے منہ کے پاس ویسے سیم میرا بھی ہے لیکن میری سانس تو نہیں اصل میں مسئلہ کیا ہے میری سانس نہیں پھولی اصل میں آپ ہیلدی ہو نا
میری سانس مجھے تو نہیں لگتا میری سانس پھر انسان کو لگتا ہے نا جب سانس پھولتی ہے
پھر مطلب مجھے ہی لگتا ہوگا
ہاں اور بھائی اٹھے وہ نکلے کام پہ
ہاں سب لیکن اب جنید اور ماریہ سوئے ہیں
اچھا ٹھیک ہے دادی ٹھیک ہے وہ کیا کر رہی ہے
ہاں سب اچھے سے وہ بھی ہی لوبی پہ بیٹھی ہے
اس کو لگا وہاں پہ ویسے وہ بچاری آمداری ہوتی تھی تو
لگا کے مطلب ہم بھی نکلتے تھے نا بیچ بیچ میں باہر
ہاں
مجھے تو لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم نے شفت کیا ہے اللہ کی قسم سچ میں میں مذاق نہیں کر رہی ہوں سچ میں مطلب ایک تو یہاں اتنا اچھا سکون سکون ہے نہ لگتا ہے کہ ہم نے شفٹ کیا ہے نہ ہی کسی کی آواز ہے کہ وہ کرو یہ کرو شانتی سے جس کو جو مرضی وہ ویسے کام کرتا ہے
اچھی بات ہے
نہیں مطلب زیادہ ہونا چاہیے کہ مطلب فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ سے نکلے ہے لیکن ہمیں بالکل بھی فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم اپنی جگہ سے نکلے ہیں
ٹھیک چلو یہ بھی اچھی بات ہے آج کتنی آج کتنی ہمیوڈٹی دم کتنا ہے
جہاں سے مطلب ہمیں یہاں سے تو سب کہتے ہیں مطلب جو ہمارے رشتے دار ہیں یہاں گرمی نہیں ہے یہاں اچھی کیا کہ کیونکہ یہاں آس پاس پیڑ پودے لگا کے ہیں
ہاں وہ بھی بات
اگر میں آپ کو ویڈیو کال پر ہوگی نا آپ کہوگی کہ کاش ہم بھی اسی جگہ سے رہنے آتے
میرا میرا پہلے سے ہی شوق تھا کہ ہم اس سائڈ جائ لیکن میرا پاپا مت مانتا ہے
کیوں بوشی نہیں مانتے ہے
وہ یہاں سے باگنا ہی نہیں مانتا ہے
یا پھر اصل میں فیل اس کو ہوتا ہے جو دن بھر باہر رہتا ہے اندر با ہر رہتا ہے اس کو فیل ہوتا ہے لیکن ہمیں تو مطلب بالکل بھی فیل ہمیں نہیں ہوگا نہ آپ کو فیل ہوگا کہ
ہاں کیونکہ وہ زیادہ سڑک پہ گھومنے وغیرہ کی عادت
خانا
ہمم وہ بھی بات ہے ہاے ربا اور باقی
پتہ ہے اس کو جانتی ہو جو ببلو ہے
کون ببلو
جو مقصود بھایا کے پاس ہے وہاں وہ ہمیں کہتا تھا بات آپ کو وہاں نہیں لگے گا آپ وہاں کیسے رہ سکتے ہو وہ یہ بہت زیادہ اس کا بھائی ہے نا مطلب یہی ہمارا نیبر
ہاں
وہ ہمیں بعد پہ کہتا تھا آپ کو نہیں لگے گا وہ یہ آپ کیسے وہاں رہو گے تو بعد میں کیا جب ہم یہاں آئے
ہاں
ہمیں فیل ہی نہیں ہوا
آپ کو اچھا ہی لگا ہوگا کہ مطلب میں اچھے سے سب شفٹ کرنا سب کچھ اچھے سے ہے نا
ہاں ہاں بات تو صحیح ہے
اچھی اچھی چیزیں گھر ہوتا ہے نا سیٹل پھر کچھ بھی ہو سب اچھا لگتا ہے
ہوں
یہی میں بھی چاہتی ہوں اور کو پتا ہے
ہاں
ماما بول رہی تھی صبح بول رہی تھی کہ آپ کو رشتہ آیا تھا پتا نہیں کہاں سے تو لڑکا سعودی میں کہاں گیا میں نے بولا آپ نے کیا ب آپ نے کیا بولا اس کو بولا آپ کیا بول میں نے بولا نہیں ابھی نے سے بولا ہاں میں نے بھی ان کو جواب کیا آب بھی نہیں کانے مجھے اس کی ش
ہمم ہمم ویسے بھی اپ مجھ سے بھی چھوٹی ہوں ہے نا
ارے وہ کیا کچھ منتھس کا ڈفرنس ہے یا سال وہ ایک سال وہ کیا ہوتا ہے
پشا
ہاں ارے نہیں دیکھو ابھی ہم ہمیں کیا ہے یہاں سے دیکھو ہمیں کیا ہے ہمیں جب تک باڑوں کو نہیں کریں گے کبک ہمیں نہیں کریں گے ملب جیسے زاہد بیا دیا ہے اس کے بعد میرا نمبر تھرڈ پہ آتا ہے ابھی مجھے دو ہے آگے سب سے پہلے ظاہر دوات دیا اب ظاہر ب کہ چھڑو دیا ہے نا مجھے ابھی آگے دیا بولتی ہے ابھی مجھے دیا بولتی ہے پہلے میں انڈیپینڈنٹ بنوں گی پہلے میں اپنا کچھ کروں گی تب تک میں شادی
لڑکے انڈیپینڈنٹ ہو یا ڈیپینڈنٹ ہو
شادی ہ کرھرنی ہے مجھے پتا ہے میں نہیں وہ بولوں لیکن وہ بولتی ہیں کہ جب تک میں اپنا کچھ بزنس اسٹارٹ نہیں کروں گی تب تک میں نہیں شادی ورنہ اس کو بھی اتنے رشتے آے
میرا کہنا ہے ہاں آتے ہوں گے میرا کہنا ہے کیا اگر لڑکی انڈیپینڈنٹ ہو جائے نا
ہاں
تو سسرال والے اس کو اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور جب ڈیپینڈٹ ہو نا اس کو بھی اچھے سے شکر اللہ کا اس کو بھی اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں
ہاں تمہیں پتا ہے میں یہ ایک مطلب مثال ہے میری ایک ماسی ہے کیا دیک اننوں نے کیا م ل میری ایک ماسی ہے انہوں نے کیا رشتہ کیا کیا رشتہ اب جتنے ہر وہ لوگ ہیں اتنے اس کی مطلب لڑکی والے اتنے نہیں ہیں مطلب جہاں انہوں نے رشتہ کیا کیا اب جب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو یہ مطلب بہت کچھ لیتے ہیں وہاں ویسے ایسے وہ یہ جب پرسو انگیجمنٹ کی انہوں نے ٹین لیکس کا یہ لیا سیٹ اور ففٹی فائیو بسکٹس لیے
ماشاء اللہ
اور بہت کچھ نا مطلب میں فی الحال مطلب موٹا موٹا ہی بول رہی ہوں اور بہت کچھ کچھ لیا ہے انہوں نے اب بات ہے اب وہ پرسوں آئے ہیں ان کے یہاں کیا آئے ہیں ان کے تو کام ہوا ہے اور ے ففین پاؤڈ اور رائے ہیں دو بسکٹس کیا رائے ہیں تین باپ لڑکے کے لیے اور لائی ہے رولیکس کی واچ کیا لائی ہے رولس
ہاں رولیکس کی واچ
تو میری ماسی والوں نے ان کو کیا کیا ہے اس کو بولا ہے کہ اور آپ لوگوں نے لایا لیکن آپ نے جو یہ ا ا مطلب فروٹس ڈر وغیرہ لائے ہیں ان کو ٹوکریوں میں اکھوں سے بھر کے کیوں نہیں لایا ہے
ٹھیک
میں یہ بولتی ہوں مطب اس نے لڑکی نے بولا مری خود شادی نہیں کی ہے میں گھر والوں کو نہیں بول سکتی کہ آپ لوگ ایسے کرو آپ لوگ ویسے ہی کرو
ہاں ہاں ال پ ہاں ٹھیک ٹھیک
میں میں نے گھر والوں کی مرضی سے شادی یہ ارینج میرج ہے اس میں لڑکی نہیں بول سک تی ہے گھر والوں کو کیسے کیا کر سکتے ہیں
اب اچھی ہے
آپ کو ملک مین گھر ہی آتا ہے دودھ دینے
نہیں مجھے یہ پیسے دینے تھے دودھ والے کو یہ اس سے پرسوں ایک بار دودھ ڈالا تھا تو اب میں نے دیکھا یاد آ تو میرے پاس پیسے تھے ابھی چینج تو
اچھا ٹھیک آ دودھ وغیرہ
بابا یہاں سے لاتا ہے پاپا پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے
اچھا ٹھیک میں نے سوچا گھر گھر مت مطلب آتا ہے ڈلیوری
وہ تو گھر نہیں آتا تھا لیکن اس کے پاس اتنا پتلا دودھ تھا مطلب چائے پانی جیسی ہو جاتی تھی
اچھا اچھا ٹھیک اوبر سے آئے بھی مت ہمیں آتا ہے پتلے دودھ کا ہمیں ہونا چاہیے دودھ موٹا
ہاں وہ تو اس میں بالکل بھی مطلب ملائی ہی نہیں ڈالتی تھی اوپر سے کچھ بھی نہیں
ہم جتنی بار دودھ بوائل کرتے ہیں ہمیں اتنی بار ملائی لگتی ہے ہمارا دودھ اچھا ہوتا ہے
یہ کہنا ہے لیکن اس میں تو بالکل بھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا
کس کے پاس آتے تھے آپ دودھ
وہ نا رشید ہے نا
اچھا صحیح ہے بات نہیں ہمیں آتا ہے ہمیں آٹو والا ایک آتا ہے
ہاں سب ٹھیک
وہ دودھ پتھری کا ہے وہی سے ہمیں آتا ہے
ٹھیک
ہوں
پتہ ہے میری کتنی سارے کپڑوں کو پریس کرنا ہے میں مر گئی
اب آرام سے کرو یار اب مت خود کو بھی مارو دھیرے دھیرے
تو ضروری ہے میں نے کہاں سے اتنے سارے اسکرین شاٹس اٹھائے
پہلے آپ کا کان اتنا بڑا ہے
ہاں نا مجھے راہینا فون کررہی ہے میں پہلے اس کا فون اٹھاتی ہوں بعد میں میں آپ کو کال بیک کرتی ہوں اللہ حافظ
یا اللہ